ہیلو
ہیلو ہیلو ہاں
ہاں بولیے
اور یار کتنے دنوں بعد بات ہو رہی ہے کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیا چل رہا ہے
بس وہی آفس گھر اور تھوڑی سی مستی تمہاری پڑھائی جاب سے چل رہی ہے
سب اچھا ہے پچھلے ہفتے پریوار کے ساتھ گھومنے گئی تیں بہت مزہ آیا
ہاں کہاں گئی تھی فوٹو دکھاؤ
ضرور اور تم نے حال ہی میں کیا نیا کیا
میں نے نئی ڈریس خریدی اور ایک نئی ہابی بھی شروع کی ہے
بہت بڑھیا کبھی ساتھ میں شاپنگ چلتے ہیں
پکا ویسے تمہارے کی طبیعت
اب بالکل ٹھیک ہو تم اپنا دھیان رکھ رہی ہو نا
ہاں اور سنو بچپن کی یادیں ہیں جب ہم اسکول میں آ کر گھنٹوں ورک کرتے تھے
ہاں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی کتنا مزہ آتا تھا
چلو اگر رویوار ملتے ہیں ساتھ میں کھانا کھائیں گے اور خوب بات کریں گے
طے رہا میں انتظار کروں گی
اور بتاؤ کیسی رہی تمہاری بچپن کچھ اپنے من سے ڈسکس کر کے لائن کلیئر کر لو اپنے دس سیکنڈ تک کالنگ کے لیے اپنی باتیں کر لو کیونکہ اس نے بہت کم نکالی ہے اور بتاؤ تمہارا بچپن کیا رہا کیسا گیا
میرا بچپن بہت اچھا گیا بس اب پڑھائی
ہاں یار مجھے تو وہ بچپن کی چیزیں یاد آتی ہیں جب ہم لوگ فون سے دور رہتے تھے اور سبھی سیلیاں دن میں یا شام کو اکٹھا ہو کر کے کھوکھو کھیلے یا پھر کبڈی کھیل ہے وہ چیزیں بہت اچھی تھی
ہاں بہت مزہ آتی تھی تب تو
اور سردیوں میں دھوپ میں ممی لوگ بیٹھ جاتی تھی اور ہم لوگ سائیکلنگ وغیرہ یا بیڈمنٹن کھیلتے تھے دنیا بھر کی ٹینشنوں سے دور
ہم لوگ تو آگ آگ کے پاس بیٹھتے تھے بہت مزہ آتی تھی ٹھنڈیوں میں تو
پہلے آج ایسا تھا نا کہ کہ کلفی وغیرہ والے آتے تھے ہم تو ممی سے بہت رو رو کر ضد کرتے تھے کہ مجھے چاہیے
ہاں اب تو برف ملتی ہے بہت اچھی رہتی ہے وہ تو
صحیح کہہ رہے ہیں یار پہلے کی تو مستی کچھ الگ تھی اب تو وہی موبائل فون دنیا بھر کی ٹینسن پڑھائی میں بھی اتنی ٹینشن پہلے تو اتنا کم اسٹرگل کرنا تھا یار اور وہ مجھے یاد ہے جب ممی کا فون لے کر کے ہاں ہاں میں بھی بتا رہی ہوں وہ مجھے یاد ہے ممی کا فون لے کر کے سانپ سیڑھی کھیلنے لگتی تھی اور ممی چپے سے ڈ دیکھ کر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی تھی
اور آپ کی لائف میں کیا کیا چل رہا ہے پڑھائی سب ٹھیک چل رہی ہے
ہاں یار سب ٹھیک ہے اب بس جاب کی تیاری ہو رہی ہے کہیں جاب کرنا ہے لائف سیٹ کرنی ہے
کون سی جاب کریں گی آپ اب
یار میں نے تو کمپیوٹر سیکھ رکھا ہے تو میں سو جیو کہیں بینکنگ وغیرہ کر لوں بینک میں ہی کہیں فکس ہو جاؤ
ہاں بینکنگ میں صحیح رہے گا اور ہم بس کوچنگ کر رہے ہیں ابھی
کس چیز کی
کوچنگ ہونے والی ہے میتھ کی
بڑھیا ہے
کمپیوٹر بھی سیکھنے جاتے ہیں
یار بڑھیا ہے اچھی بات یار کمپیوٹر سیکھ لو اس میں جاب اچھی مل جاتی ہے بینک میں مل جا تی ہے یا کہیں ہاسپٹل وغیرہ مل جاتی جس میں اس کا انکم بھی اچھی رہتی ہے
اور سب لوگ ٹھیک ہیں گھر میں آپ
ہاں ٹھیک ہے میری بیٹی ہے وہ سو رہی ہے اور ہسبینڈ ہمارے جب میں گیے ہوئے ہیں اور تم بتاؤ کیا پلان ہے تمہارا کہیں چلنے کا
ہمان ہاں شاپنگ کرنی چلتے ہیں ہم لوگ
یار شاپنگ کرنے تو چلیں گے لیکن آج کل اتنی مہنگائی ہے اگر ایک سوٹ خریدا تو چار پانچ سو روپے تو اسی میں چلے گئے
لائٹ بہت زیادہ ہے اس سمے میں
اور بتاؤ گھر میں ممی بڑھیا
سب بڑھیا ہیں
کھانا پینا ہو گیا تمہارا
ہو گیا اور آپ کا ہو گیا
ہاں یار ہمارا ہو گیا تھا اور ابھی ابھی روٹی بنایا ہے ہسبینڈ کے لیے گرم گرم آئیں گے تو کھائیں گے
آئیے گا ک بھی گھوم جائیے گا ہمارے
ہاں یار بال کل اؤں گی کہیں گھومنے چلنے کا پلان بناتی ہوں کیوںکہ یار دیکھ رہی ہوں کافی ٹائم سے یار کافی اسٹرگل وغیرہ ہے ایسی کمائی کس کام کی جس میں کہیں انجوائے نہ کر پاؤ کہیں ٹیم پر وہ وغیرہ جانے کی اچھا ہے ہماری
چلیے پھر چلتے ہیں ڈیٹ نکال کے کسی دن
لیکن یار تو تو ہر بار کینسل کر دیتی ہے لاسٹ موقع پر اس بار یہ بہانا نہیں چلے گا
اس بار پکا ہے یہ اس بار چلیں گے
ہاں یار چلتے اور وہ جو ہماری فرینڈس تھی نا ریا پریا لوگ ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں کافی لوگ ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا
ہاں مزہ آئے گا کافی لوگ کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا
ایک کام کریں گے ایک گاڑی بک کر لیں گے جس میں ساری فرینڈس ہو جائیں گی اور ایک گاڑی بک کر لیں گے جس میں سب کی فیملی ہو جائے گی کیونکہ مجھے پتا ہے نا اکیلے جانے کا تو کہی ملتا ہی نہیں ہے
ٹھیک ہے ہم لوگ اب کی شاپنگ چلنے چلتے ہیں شاپنگ کرنے چلتے ہیں
ہاں ہاں پہلے تو شاپنگ ہی کریں گے نا کہیں جائیں گے تو بڑھیا بڑھیا یہ بتا کہ تو کیا خریدیں گے
ہم سوٹ لے رہے ہیں اس بار
ہاں یار میں بھی سوٹ کے لیے سوچ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی سی ایک فراک دلاؤں گی جو آج کل آئی ہے ساڑی والی ہاں وہ اس کو دلا انگی
بیٹی آپ کی کتی بڑی ہے
میری بیٹی یار ڈیڑھ سال کی ہو گئی ہے آئی نہیں تھی تو برتھ ڈے میں میں نے ترےکو کتنی فون کیے کتنے کال کیے لیکن نہیں آئی اور سبھی لوگ ساری فرینڈیں آئی تھی جتنا بھی اپنا اسکول سرکل تھا نا
ہاں ہاں
ہاں سب آئے تھے تم ہی نہیں آئے یار ا انجوائے کیا تھا ہم لوگوں نے
اس بار آپ کے برتھ ڈے پہ انجوائے کریں گے ہم لوگ آئیے
ہاں اچھا یہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں تمہارا کیا ہے
موسم ٹھیک ہے گھومنے چلتے ہیں اگر آپ کوئی پلان بنائیں تو
گھومنے ارے یار میرے گھر کا تو پوچھو ہی نہیں میرے گھر میں تو کوئی ایلاو ہی نہیں کرے گا کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور پلس چھوٹا سا بچہ یہی بولیں گے بارش میں گھوم کر خود ہی خود تو بیمار پڑنا ہی ہے ساتھ میں بچے کو بھی بیمار کرنا ہے
تھوڑا موسم صحیح ہوگا پھر چلیے گے
ہاں وہ تو کر سکتی ہوں لیکن بارش ہونی ہے کیونکہ کبھی بھی دھوپ نکل رہی ہے اور سوئنگ ہو رہا ہے ب کبھی دھوپ کبھی چھا کبھی بارش بھی ہو رہی ہے بوندیں بھی گر رہے ہیں
ہاں اس کے چکر سے تو کل طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی میری تھوڑی
ہاں یار ایسے ایسے موسم میں تو میں بھی بیمار ہوں اور میری بیٹی بھی بیمار ہے کیا بتاؤں یار
میرے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی بیماری رہتا ہے ایسے موسم میں تو
پہلے مجھے یاد ہے کہ پہلے بارش میں سب لوگ نہاتے تھے اور کوئی بیمار نہیں پڑتا تھا جیسے ہی بارش ہوئی ہم لوگ چھت پر گئے اور چھت کی نالیوں کو بند کر دیتے تھے جس سے ہماری چھت سوئمنگ پول بن جاتی تھی وہاں پہ سبھی ممی پاپا بہن بھائی سب لوگ وہاں پر کھیلنا کودنا چالو اسی پانی میں خوب ڈھیر ساری مستیاں
بارش میں تو پکوڑی چائے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے
کیا یار تو نے کیا یاد دلا دیا اب تو میرا من ہی کرنے لگا چائے پکوڑی کھانے کا ویسے چل بنانا تو مجھے ویڈیو کال کر لے گا میں وہیں سے دیکھ کر پیڑ بھر لو
ٹھیک ہے اب جب بھی بنائیں ہم بنائیں گے اسی ہف کل بنائیں گے کل کل سنڈے ہے نا
اور اگر کل بارش نہ ہوئی تو
جب بارش ہوگی تب بنائیں گے
ہاں اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے نا ایک طرف بارش ہو رہی ہو اور چیئر پڑی ہو کہیں کنارے جہاں بارش بھی چھینیکے نہ آئی رہے ہو وہاں پر چائے پکوڑے کھاؤ اور فرینڈ سرکل بیٹھا ہو ہنسی مذاق ہو رہا ہو چل یار فون رکھتی ہوں کیوںکہ گھر کا کام تھوڑا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بائے اپنا خیال رکھنا
آپ بھی اپنا خیال رکھ